ہلو السلام علیکم وال کیا حال ہے بھائی جان ٹھیک ہو
سب ٹھیک ہے بھائی جان آپ کی دکان سے
گھر میں سب ٹھیک ہے
سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے آپ سناؤ کیا چل رہا ہے آج کل
کچھ نہیں چل رہا ہے یار بھائین کیا چلے گا یار نماز پڑتے ہیں بچ ٹائم کی اللہ کی آواز
نماز ہاں ہاں بس یہ بادتی ہی کر اللہ نے تو عبادت کے لیے ہی بھیجا ہے انسان کو یہاں پہ
پ ٹائیںگے نماز پڑھ لیتے ہیں ا سر
چلو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہمارے لیے بھی دعا کیا کرو نماز پڑھ ہاں میں تو پڑھتا ہوں یار میں تاجر کی نماز بھی پڑھتا ہوں ہاں اچھی بات ہے جم جماعت میں بھی جاتے ہے یار کیا بولتے ہو چالیس دن چار مہینے کے لیے
چارج لمبیاتا کنے بجے
کہاں سے ہیں آپ
ج سب مات پور سے
ہاں
س م پ آپ نے ٹنڈا پھا ہے چاہ پلا ہاں
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور سنائیے آپ
ہمارے گھر میں تو اور بکر جیسی نہیں آتی
ہاں
ک بنی آپ
بس الحمد للہ ب پرائز بھی اچھے سے سے بنی بکرا کاٹا
ہمارے بھی بکرا کاٹا تھا پھو
یہ م جوو سبھی آئے تھے مزہ آتا ہے مگر بقرا عید میں تو مزہ ہی آتا ہے
ست مزہ
ہاں بکرا عید تو کیا ہی بولوں میں کیا ہی مزہ آتا ہے بکرا عید میں تو یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ قربانی کی کی یاد دلاتی ہے جب اللہ تعالی نے ان کا امتحان لیا تو انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جکا دیا اسی واقعے کی یاد میں مسلمان ہر سال قربانی کر
جی مین تو یہ نا مین تو یہ نا کہ ہر سال ایک قربانی تو کرنا چاہیے آدمی کو
ہاں بالکل بالکل لیکن اگر ہم بالکل ہم
اللہ تعالی کہتے ہیں کہ قربانی میں جس کے نام پر اپن جو جو قربانی وغیرہ لاتا ہے نہ جس کے پیسوں سے بکرا خریدا جاتا ہے کے نام پہ کی جاتی قربانی اپن بچوں کے نام پہ کرتے ہیں ممی دادی کے نام پہ کرتے ہیں وائف کا نام کر جی اس پہ ہی سوٹ کرتا ہے یہ
شورٹ کرتا ہے بالکل بالکل اگر ہم عام زندگی کی بات کریں تو بکرا عید کا کا کا ماحول کچھ دن پہلے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے جیسے ہی عید قریب آتی ہے بازاروں میں تو رش ہی بڑھ جاتا ہے جانوروں کی منڈیاں بھر ہی جاتی ہے اور گھر میں یہی ہوتی ہے کہ اس سال کون سا جانور لیا جائے بکرا لیا جائے ہے ہے کہ نا
جی جی جی ہمیں ایک بار کیا جماعت میں گئے تھے
جی
ہے نا جو جی کی ہم مسجد میں گئے تھے نا ایک کہ مطلب مسجد میں گئے تھے ہیں ہم نا وہاں پر ہم نے وہاں کا مسجد کا جی وہاں کا ماحول دیکھا ہم نے کہ نمازی بالکل نہیں آتے جی حافظ صاحب اور دو آدمی نماز دو اور لوگ نماز پڑھتی تھی ہے نا جو ہم نے اس مسجد کی اس مسجد میں گئے نا ہم جمت میں جم نے وہاں ووں سے پچھا کہ اس مسجد میں ت نماز کیسے پڑھتے ہیں کہ وہاں کے وہاں کے وہاں کے آدمی نے بتایا میں پیانہ اب اتنی ہے کہ مسلمانوں سے چار سو پانچ سو لوگ مطلب پانچ سو کریں جی سب کو ٹائم نہیں مل پاتا نماز پڑھنے کا تو جی پھر ہم نے ایک جٹ ہو کہ ایک گٹ بنایا ہم نے
جی یہ تو یہ تو میرے کو لگتا ہے یہ کسی آپ تو ہر کسی علاقے کی یہی ہے کہ نمازی مسجدیں زیادہ ہوگئی نمازیاں کم ہو گی اب تو یہی ہاں اا اید کا اا سبگ تو یہی ہے قربانی صرف جانور کی نہیں بلکہ اپنی خواہشات کی بھی ہونی چاہیے ہمیں سکھانا کانا چاہیے کہ کہ اللہ کے حکم سامنے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی پسند کرنا اصلی عبادت تو وہی نہیں ہے ہے کہ نہیں بالکل عید کے صبح جلدی اٹھنا غسل کرنا نئے کپڑے پہننے عید کی نماز کے لیے جانا یہ سب ایک خاص ہے ہر طرف لوگ ایک دوسرے کو عید مبارہ کہتے ہیں عید مبارک کہتے ہیں گلے ملتے ہیں اور خوشی کا ماحول
جی پچھلی پچھلی بار ہمارے یہاں جمعت آئی تھی نا جی ان نے ہم سے پ قرآن پڑھایا قرآن پڑھا ہم لوگوں نے پھر ان نے ہم سے ایک سوال پوچھا تاکہ یہ سازشیں ایسی کا مطلب کیا ہوتا ہے ہے نا جی جو ہم سے پوچھا کہ سا چھ سے اپنے مسلمانوں میں کیوں چلتا ہے پھر ہم نےولا اس کا اتھتا کہ بسم اللہ بسم اللہ ہے نا تو ان نے بولا کہ بسم اللہ کیا کیا ہوتا ہے ہم نے بولا بسم اللہ تو مطلب ساس چ مطلب بسم اللہ ہوتا ہے
جی
جی مطلب مسلمان کو دیکو گے ن ابر د پہ چل جاؤ آپ سارا مطلب پانی ایااں سے لکھ دیتے ہیں
مطلب بھی پتا ہونا چاہیے کہ بزم اللہ اگر ہے تو رملہ کیا ہے ہے نا اس کا مطلب کیا ہے اگر ہم قرآن پڑھتے آج کل مسلمان قرآن پڑھتے ہیں مصلم میں تو تو انگر مگر مسلمانوںتا اس کے اس کو تو قرآن سمجھ اسس کو عربی سیکھنی پائے سیکھنی مطلب اس کو بولنی بھی چاہیے
جب سے یہ اسکول کھلی نا جب سے جب سے اسکول کھلی نا بچوں کی اسکول کھلی جا تو اردو اردو بہت کم رہ چکی ہے بجن اردو کا مطلبب بچہ سیکھتا ہی نہیں کہ پڑائی پڑا میں بھیج رہتا ہےچ اچھا اردو کو ٹائم نہیں دے پاتا
انگلش میڈیم اسکول میں جو انگلش میڈیم اسکول انہوں نے ہی ختم کر دیا اب تو پہلی ہے نا
کوی بول رہا ہوں آپ سے کہ انگلش اسکولوں کو کیا آج کل نہ ہوتا دیا نا ہندی میڈیم ہوئی انگلش میڈیم ہو بارویں بار ہوتی نا وہ اس لیے جی جو ادیش کو تو کیا ہے پیچھے رکھ دیا اور انگلش پڑھائی کو اگے رکھ دیا ایسا ہو رہا ہے س
وہ تو ہے انگلش انگلش میڈیم آگے آگے سب سب اسکولوں میں پہلے انگلش ہی پڑھاتے ہیں اس کے بعد جو اپنی مادری زبان ہے وہ پیچھے ہو رہی
ہمارے ابو جان کہتے ہیں کہ ہندی یہ کچھ نہیں ہے صرف اپنے کام آتی ہے اردو ہمارے ابو ہاں ہمارے دادا جی بڑے دادا جی مطلب سب پڑھے لکھے ہم سے بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی پڑھو ہ اردو پڑھو گے نا آپ تو آپ کو مطلب جیسے کہ نمباز پڑھانا نماز پڑھنا کسی کو نماز کپڑاانا مطلب سب کچھ اس میں آ جاتا ہے
جی جی جی
آ آج بھی آپ ہو آرام آٹ پٹن جانتے ہو پورا دیس جانتے ہو تو آپ آواز پڑھ سکتے ہو کسی کو
ہاں ہمیں تو ایک ایک ہمارے بڑے کہاں کر تو د کہ ایک مسلمان کو تین چیزیں آنی چاہیے ہر مسلمان کو ہونی چاہیے ایک تو پہلے تو امام ہونا چاہیے اور اس کو کیا بولتے ہیں امیر ہونا چاہ چاہیے اس کو جماعت چلانی چاہیے
خود کی ہ خود کے لیے نکلنا چاہیے خود خود کی ہدایت کے لیے نکل نکلنا چاہیے تھوڑی دوسروں کےے نکلنا چاہیے خود اپنی ہدایت کے لے کے اپنے آپ کو کیسے سدھارے آنی آپ کی مطلب نماز کیسے ہی ٹھیک
ہمارے وال صاب یہ کہتے ہیں کہ پیسہ ویسہ سب مکان وکان سبیرے جائیں گے اپن ننگے آئے تھے اور ننگے جائیں گے لائف میں لائف میں کچھ پیسہ درم س چل جائے گا
بالکل سب تو یہیں رہ جائے گا سب ک ھاٹ پڑا رہ جائے گا وہی تو ہے چار دن کی وجہ آدنی ہے
جی یہاں پہ رہ میں نے ایک میں ایک گاؤں میں گیا تھا جو میں نے دیکھا وہاں پر ہے نا کہ وہاں کے بچوں کو بج ککن نہیں آتا ہم نے ان کو طریقہ بتایا وہ جو کرنے کا باجو ایسا کیا جاتا ہے
ہوں
تو وہ بولے بجو میں نے بولا کہ نہیں ہے تو اسفسی وجو کی بھی بجو کی نیت کر کے کللمہ پڑھ لو کلما کے واجو کرو وہ بولتے ہیں کہ ہمیں آپ کے ساتھ آپ حسب نہیں ہوتے نا مسجد
جی جی جی جی مدرسوں میں ہے
مدرسے میں اگر آپ نہیں ہوتے نا تو پھر مسجد کیے ان بچوں کو کیسے پتا چلےا ادھر جا کے نمر پ
جی جی سیکھنا سیکھنا ہوتا ہے انسان جب سیکھے گا تبھی تو ہوگا انسان جب نکلے گا اللہ کے راستے میں نکلے گا تبھی تو سیکھے گا
س اللہ کیا بہت گلا ج جی
ہاں اور انسان کو اپنے لیے نکلنا ہے اپنی نیت رکھنی ہے کہ انسان
نیت صاف اگر نیت صاف ہو اگر نیت صاف ہوگی نا بھیا تو اوپر والا ساتھ دیتا ہے اگر نیت ہی گندی ہے نا آدمی کی تو نیت کے اوپر سب ڈیفنٹ ہے
عمل عمل کا دارمدار تو نیت پر ہی ہے پہلی حدیث تو یہ ہے یہ ہر کسی جو عمل ہے انسان جو بھی کر ہر کسی کا دار مدار نہیں ہو چاہے وہ اچھی عمل کرے چاہےب بوری ہمر کرے اور کچ کہنی ہر کسی کا دار ودار نہیں پر ہے جس نیت سے کرے گا اسی نیت کا اگر اچھی نیت سے کرے گا تو ہے کہ نہیں ہ یہی بات ہے اور سنائیے آپ
اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم
ہاں اللہ کی عبادت ٹیک ہے
جی یہ کرنا ہے ہمیں کچھ نہیں کرنا
کام وام کرتے آپ کچھ
چےتے جو
جواب کر رہ ہو
جی
اچھا اچھی بات ہے اچ اچھی بات ہے کچھ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے جواب کرنا ہے بس یہ دنیا دنیا کی کچھ زندگی ہے کچھ سالانہ زندگی ہے بس یہ نکالنی ہے اللہ اپنی عبادت میں ہی نکالے اور اپنی فرمہ برداری میں ہی نکالی
ٹھیک ہے بھائی
ہے نا اور نہیں نہیں ابھی کرو ابھی ابھی تو آپ سے بات سنی مجا رے
دبا ل گرام کوئی دوبارہ کرد دینا ایک بار کن
دوبارہ کرو ٹھیک ہے چلو میں اور کرتاوں گا اوکے اللہ حظ